ہلو السلام علیکم
اچھا وعلیکم السلام
کیسی ہیں آپ لوگ
جی ہم تو بڑھے ہیں آپ فرمایں آپ کیسی ہیں
جی جی خیریت آپ فرمائے اپ کا ناشتہ ہو گیا
جی ہمارا ناشتہ وغیرہ ہو گیا اپ فرمائیے اپ کا نشتہ وغیرہ ہو گیا
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
جی آرہی اب ہماری آواز
جی
اور بتایے آپ نے ناشتہ میں کیا کھایا
جی ہم نے تو سابو دانہ کا کھچڑی بنتا ہے نا وہ کھایا ہمیں لگا کہ با ناشتہ ہلکا بھی ہو تا ہے تھوڑا
بالکل ہم ناشتہ ویسے ہی کھانا چاہیے ہلکی پھلکی چیزیں کھائے تو اچھا ہے ہم نے بھی اج ہمارے گھر کو ہماری امی نے پوہے بنائے تھے
جی ہم آپ بھی یہ صحیح فرما رہیے کہ ہمیں ہلکا پھلکا ناشتہ کرنا چاہیے اب دیکھا جائے تو ہماری ساری چیزیں وقت کے ساتھ کی جائے ڈسپلین کی ساتھ تو اچھی لگتی ہے ناشتہ سمے سے کر لو اٹھ سمے سے جاؤ آج کل کے بچوں کے لیے پڑھائی سمے سے کر لو
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ تو دیکھا جائے تو ڈسپلین وغیرہ دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ مل کیاتا ہے سمے سمے پر کریں گے سمے پر لوگوں کی آدر کرنا چھوٹے بچے ہوتے کو بات چیت کرنا سکھانا چاہیے چھوٹی سی عمر کو اپنے بڑوں سے اچھے سے بات کرنا چاہیے زیادہ چڑچڑے نہیں ہونے چاہیے کافی بچوں کو دیکھا ہے کہ بڑے لوگ سے چڑچڑے ہو کے اچھا سے بات کرتے یہ ابھی سے سیکھتے رہتے ہیں نہ بڑے ہو کے بھی ہم یہی کرتے ہیں اسی لیے دھیرے دھیرے کم عمر میں سکھائے تو زیادہ ہی اچھا ہے کہ تمہاری زندگی میں انوشاسن وغیرہ دیکھا جاتا ہے سب سے اہم حصوں میں کیا آتا ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اب دیکھا جائے تو آج کل کے ہم نے کئی بچوں کو دیکھا ہے نا سمے سے نہ اٹھیں گے نہ سمے سے سوئیں گے ان کے امی ابا بھی بہتے چھوڑو نا بچہ ہے تو یہ ساری چیزیں نا ان کو اگر بچپن سے سکھائی جائیں گی کہ ان کو سمے کی کیسے آدر کرنا ہے سمے سے کیسے کام کرنا ہے تو یہ ان کے لیے ہی اچھا ہوگا اب دیکھا جائے تو جو بچہ سامے سے ساری چیزیں کرتا ہے تو ان کی جو ٹیچر وغیرہ رہتی ہے اسکول کی وہ بھی خوش رہتے ہیں ان کی بھی تعریفیں کی جاتی ہے تو ان سے بھی تو ہمارا ہی مطلب والدوں کا ہی نام ہوتا ہے نا کیونکہ دیکھا جائے تو جو بچہ بچپن سے ساری چیزیں سیکھتا ہے نا اس کے لیے بڑے ہو کہ وہ ساری چیزوں کو سمے سے پورا کرنا اب دیکھیے جو بچہ پہلے سے ہی اپنی چیزیں بچپن سے ہی کبھی سمے سے نہیں کر رہا ہے تو بڑا ہو کر بھی یہی ہو چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بعد میں کر لیں گے ہر چیز کل پہ ٹال دینا تو یہ بولتے ہیں نا اسکول کے آدے دھیرے دھیرے ان کے آفس وغیرہ میں دکھنے لگتی ہے کہ وہ وہاں پہ بھی لیٹ کرنی لگتا نے چیزوں کو
بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ اسی لیے سمجھ ہیں کہ میں جتنا ہو سکتا کہ چھوٹی عمر میں سچا تاکہ بچوں کو وہی عادتیں بڑھاپے تک بھی رہتی ہے اور ہم کو بھی سمے سمے پر کرنا چاہیے تاکہ ہم ہم جو سے چھوٹے وہ بھی ہم د صحیح سیکھیں ہم بھی سمے پہ نہیں اٹھیں گے کئی بچوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ رات کے بارہ بجے تک سوتے ہیں پھر صبح کے دس بجے تک اٹھتے ہیں ان کا جو سمے ہو تو پورا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے نہ کھانے کا سمے ہوتا ہے نہ کوئی کام کرنے کا سمے ہوتا سارا سمے دیکھا جائے تو فون وغیرہ میں چلانے میں کافی سمے وست ہو جاتا ہے فون وغیرہ چلانے سے بھی کوئی زیادہ کچھ ملتا نہیں ہے ہمیں دیکھا جائے تو سمے کی بربادی ہوتی ہے فون وغیرہ بھی زیادہ استعمال کر لیتے ہیں اور پورا اوپر نیچے ہو جاتا ہے کام بھی سمے وغیرہ پہ نہیں ہو پاتا نہ سمے پر کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہر کام ان کا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے تو یہ سب دیکھ دیکھ ان سے جو چھوٹے ہوتے وہ بھی یہی سیکھتے ہے تو اسی ٹائم پہ ان کے امی ابو بھی سکھائیں گے تو ان کے لیے ہی زیادہ اچھا رہے گا کیوںک یہ سب چیزیں آگے جا کے بھوشیہ میں بھی دکھائی دیتی تی ہے کہ ان کا بھی آگے دھیرے دھیرے دیکھا جائے تو ہر کام ٹالنے پر ہونے لگ جاتا ہر کام بعد میں کریں گے بعد میں کریں گا یہی چیز ہے نا پھر بعد میں کبھی آتی نہیں ہے اسی لیے ہو سکے تو بچپن میں ہی سکھائے اور اچھے طریقے سے سکھائے تاکہ بچوں کو اچھی طریقے سے سب اندر دماغ میں گھسے کہ اچھے سمجھ میں آئے کہ ڈسپلین جو ہوتا ہے انوشاسن جو چیز ہوتی ہے سب سے اہم حصوں میں سے آتا ہے کیونکہ انوشاسن جس کے بے بچوں کے اندر انوشاسن نام کی چیز ہوتی وہ آگے جا کے بھوشیہ میں کافی سفلتا پراپت کر سک تے ہےانوشاسن نہیں ہوتا ہے تو بوشیہ میں سفلتا کرنے میں کافی دقتیں آتی ہے
جی اب دیکھیے نا اب اگر بچوں کو بچپن سے نہ سکھایا جائے اب تو ہم نے کافی اسکولوں میں دیکھا ہے کہ بچ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنے کام کو سمے سے کیسے پورا کرتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر ان کو پہلے سے یہ ساری چیزیں نہیں آتی ہیں یا ان کو بچپن سے نہیں سکھائی گئی ہیں تو کوئی کتنا بھی سکھا لے ان سے کچھ مطلب نہیں نکلے گا اب دیکھیے اگر ہم بچوں کو مطلب اب اب دیکھ دیکھا جائے تو بچے جو چھوٹے ہیں ان کا کیا یہ انشاسن میں آئے گا کہ وہ ان کو سمے سے اپنا ہوم ورک کر لینا چاہیے سمے سے اٹھ جانا چاہیے سمے سے ناشتہ کر کے اسکول کے لیے نکلنا چاہیے اور را رات کو ان کو سمے سے سو جانا چاہیے اگلے دن ان کا اسکول ہے اس لیے اور دیکھا جائے تو بچوں کو مطلب صرف اسکول کے لیے نہیں ان کو ہر روز سمے سے سونا چاہیے ان کا ایک ٹائم ٹیبل فالو کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ان کو سمے کی قدر رہ گی کیونکہ کہا جاتا ہے نا سمے ایک بار چلا جاتا ہے تو کسی کے لیے لوٹ کے نہیں آتا ہمیں سمے کی قدر تبھی ہو تی ہےجب وہ گزر جاتا ہے ہم ابھی تو سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ابھی کام کل کریں گے کل کریں گے لیکن دیکھا جائے تو جب وہ سمے آتا ہے ہمیں وہ ساری چیزیں مطلب اگر دیکھ پھر یےبچوں کا اسائنمنٹ ہی لے لو وہ روز کل پہ ٹالتے رہیں گے اب اگر جیسا ہو جاتا ہے کہ اگلے دن ہی اسائنمنٹ دینا ہے تو وہ ایک رات میں کیا ہی کر لیں گے اور دیکھا جائے تو ایک بار کے لیے ہو بھی جائے ایک رات میں لیکن وہ جو کو کوالٹی بیسڈ ہوتا ہے نا جو مطلب جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے جس آ آ اچھی طریقے سے وہ مطلب ابھر کے آنا چاہیے وہ ساری چیزیں اتنی اچھے سے نہیں ہو کر آتی ہیں اگر آپ نے سمے سے وہ ساری چیزیں شروع کری ہوں گی تو وہ ساری چیزیں اچھی طریقے سے باہر آتی ہیں لوگوں کو دکھتا بھی ہے جو سمے سے کام ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ آرام سے دھیرے دھیرے کر کے آپ کو اپنے حساب سے ساری چیزیں کر سکتے ہیں اب ایک رات میں تو کوئی کوئی انسان کیا ہی کر لے گا
بالکل صحیح فرما رہی ہے آپ بھی وہی کہتے کہ چھوٹے بچے ہو تو روز اپنا کام کریں گے اپنا سمے اپنا ہوم ورک کریں گے پھر تھوڑا تھوڑا اپنے سمے پہ پڑھ لیں گے تو پھر ایگزام کے ٹائم پارکشا کے ٹائم پر تو ایک ساتھ نہیں پڑھنا پڑے گا کیونکہ سب پھڑنے سے دماغ میں کب فر درد ہونے لگ جاتا ہے کچھ چیزیں گھستی نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتا سمے وغیرہ پے کرے تو ساری چیزے سم تو کرے تو کہ رھتے تو سارا کام ہمارا اچھے سے ہوتا ہے کہ ہر چیز دیکھا جائے تو پھر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو الگ الگ ملک وغیرہ ہے اس میں ہے نا بچے اپنا کام پورا سمے وغیرہ پر کرتے سمے پے اٹھنا سمے پر کھانا سمے پے پڑھائی کرنا تو کافی اچھا لگتا ہے کہ وہاں کے بچے دیکھا جائے تو پورا سمے پہ کتنا پالن کرتے ہیں اپنا انشاسن چیزیں فالو کرتے اور ہمارے ملک میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی سارے بچے اپنی امی پے کافی زیادہ وہ وہ ڈیپینڈ رہتے ہیں کہ سارا کام انیں سے ہی کرواتے ہیں اور امی لوگ بھی کر دیتے ان دے کو بولنا چاہ کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تم کو وہ خود کرنی چاہیے اسکول وغیرہ سے آتے آتے ہیں اسکول وغیرہ سے آتے ہیں تو ڈریس وغیرہ بھی جو ہوتا ہے اسکول کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی خود چینج نہیں کرتے وہ بھی امی سے کرواتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہے وہ خود سے کریں گے تو دھیرے دھیرے سیکھنے لگ جائیں گے جس سیکھنے کی عمر ہوتی اس میں کبھی کبھی امی لوگ بھی زیادہ ہاتھ مدد کرنے لگ جاتے ہو تو کافی اچ ھا نہیں لگتا کیونکہ ان کو سارا کام کو خود کرنے کریں گے تو زیادہ اچھا لگے گا
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اگر وہ خود سے ساری چیزیں کریں گے تو وہ تھوڑے انوشاست رہیں گے ان کو سمجھ رہے گی کہ یہ کام اگر ہم نے اس سمے سے نہیں کیا تو ہمیں کتنا دیر ہو سکتا ہے ابھی ایسے ہو گئے بچوں کے لیے کہ اگر یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے نا سمے سمے تو وتھ ہو رہا ہے امی کریں گے تو جلدی ہو جائے گا وہ اس پرکار سے تے ہیں اور وہ ساری چیزیں ان کی لیٹ بھی ہوتی ہے تو ان کو فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو بھی ان کے سمے کی قدر ہونی چاہیے ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے سمے کا ا استعمال سمے سے نہیں کیا تو ہمیں بھی مطلب آگے چل کے کتنی ا مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا نہیں یہ ساری چیزیں ان کو سمجھ ہونی چاہیے
اسی لیے دیکھا جائے تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک انوشاسن میں رہ ہے نا کافی زیادہ اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ انوشاسن میں جو ویکتی رہتا ہے اس زندگی میں جلدی سفلتا ملتی ہے اور آس پاس کے جو محلے جو اپنا سماج جو ہوتا ہے اس میں بھی ایک عزت بنی رہتی ہے کئی لوگوں کو دیکھو کہ جو اچھا جو بچے جو اچھی چیزیں کرتے ہر چیز سمے پر کرتے ہیں تو ان کے ٹیچر آجو باجو کے جو محلے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی ان کے ب بچوں کو کافی تعریف کرتے ہیں اور جو سمے پہ نہیں کرتا ہے بدمعاشی کرتا ہے کام ٹال دیتا ہے زیادہ مر بھی کرتا انوشاسن میں نہیں رہتا تو سارے بچے ان کی برائی بھی کرتے رہتے اس لیے دیکھا جائے تو انوشاسن وغیرہ میں رہنے سے سب لوگ خوش رہتے ہیں
جی یہ تو بالکل صحیح کہا جی اگر آپ آ اپنا کام سمے سے نہیں کرتے تو لوگ آپ کے بارے میں ایک بات ا پرسپشن بنا کے چلتے دماغ میں کہ یہ انسان سے تو کچھ بولنے کا مطلب نہیں ہے کیونکہ یہ تو ساری چیزیں آرام سے لیٹ کر کے دیتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے بڑے سے عزت سے بات کرے کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ بڑے سے اچھے سے بات بھی نہیں اتنے بڑے سے آدر سے بات کرنا چاہیے اپنے بزرگوں کا بھی سیوا کرنا چاہیے اچھے سے رہنا چاہیے تاکہ ہماری امی ابو بھی خوش رہے ہم ہم بھی ان کو زیادہ تکلیف وغیرہ دینا نہیں چاہیے انوشاسن میں رہے تاکہ سماج میں بھی ہماری عزت بنی رہے چھوٹے سے ہی سب کریں گے کہ ہمیں بڑے ج بڑے ہونے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوگی
تو صرف بچوں کے لیے تو نہیں ہوتی ہے بڑوں کے لیے بھی ہوتی ہے اگر ہم اپنے انوشاسن میں رہیں گے ہم اپنا کام سمے سے کریں گے یہ ساری چیزیں کا ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے مطلب جو ا ل امیاں وغیرہ جو گھر پہ رہتی ایک ایسی کئی امیاں ہیں جو اپنی کام سمے سے نہیں کرتی ہے وہ مطلب دھیرے دھیرے لیٹ کرتی ہے تو بچوں کو بھی لگ اگر امی سمے سے نہیں کری تو اتنے مطلب مہتو نہیں ہے سمے کا ہم آرام سے بھی کریں گے تو یہ کام ویسے ہی ہونے والا ہے لیکن وہ ساری چیزیں اگر گھر سے سکھائی جائیں گی بچوں کو تو ان کے اندر جلدی آتی ہے وہ ساری چیزیں
دیکھا جائے تو گھر پہ ہی سیکھنا ہے تو زیادہ اچھا ہے ہمیں بھی وہ چیز کا پالن کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ ہمیں بول رہے ہیں ہمیں بھی پالن کریں گے تاکہ ہمارے جو چھوٹے وہ بھی ہم سے یہی سیکھے
جی بڑی ا س بہت صحیح کہا آپ نے
ھا رہ جا اللہ حافظ
اللہ حافظ